ہلو
ہلو ہاں ہاں
ہلو
ب
ہاں ہلو بھائی آواز وہ آ آئی آیی نہیں رہے ہلو ہلو ہلو بھائی آواز نہیں آ رہی ہے
مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی
نہیں نہیں مجھے نہیں آ رہی ہے
ہاں بولیے کیا بولنا تھا آپ کو ہلو
ہاں ٹھیک ہو بھائی جان ہاں ٹھیک ہو
ٹھیک ہوں ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں شکر ٹھیک ہے
ہاں کیا کر رہے ہو ابھی بھائی جان
بس بیٹھا ہوں آپ بولے کیا بولنا ہے آپ کو اسی پر بات کریں گے
بس ہم کس سے بات کریں گے بھائی جان
آپ بولے کس پر بات کر ینگے کریں گے اسی پر
تو کریں گے بات انوریمیٹ پہ
ٹھیک ہے
یہ جو ہاں بھائی جو یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے ہمیں اس صاف رکھنا چاہیے پیڑ پودے نہیں کاٹنے چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور ندی نال صاف رکھنی چاہیے ندی کو گندا نہیں کرنا چاہیے کوڑا کرکٹ نالیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے ہے نا بھایی جان
بالکل صحیح بات ہے اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارا انوائارمنٹ صاف رہے تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ پوڑجے جو پیڑ پودے ہیں ان کو لگانا ہے ہاں ندی نالیوں کو صاف رکھنا ہے پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا ہے بازار جائیں گے تو وہاں پر ہم ٹیشو پیپر ساتھ لے کر جایے کاغذ کی ضرورت پڑے تو تھیلی لے جائے
جی ہم کاٹن ہمیں کاٹن بیگ لینے چاہیے
بلکل بلکل بلکل جو نا مطلب پھر مٹی کے ساتھ ان کو مٹی ہی بنے جس سے ہماری یہ زمین بھی صاف رہے اور زمین میں رہنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی جیے ان کی بھی زندگی ہے اگر ہم دیکھیں گے اوور آل دیکھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ہر کسی کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہر کسی کو جینے دینا ہے اگر ہم پیڑ پوڈے ہاں پیڑ پودے ان کو کاٹیں گے تو اس کا اثر نہ صرف ہم پر آئے گا بلکہ جو ہمارے ساتھ جانور رہ رہے پرندے چرندے ان پر بھی آئے گا
جی جی بالکل صحیح بات ہے
جیسے مطلب ہم جاتے ہیں اپنے مکان ان جگہوں پر بناتے ہیں جو کہ جانوروں کی جگہ ہے پھر ہم ہی کہتے ہیں کہ جانوروں نے ہم پر حملہ کیا ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہی ان کے گھر میں گئے ہیں بسنے کے لیے
جی بالکل
اس طریقے سے ہمیں چاہے کہ ہم ماحول کو صاف رکھیں ستھرا رکھیں ہاں بالکل بالکل گرمیوں کا موسم اس وقت
جی ہمیں جی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور ہمیں پیڑ لگانا چاہیے نہ کہ کاٹنے چاہیے آدے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیڑ کاٹتے ہیں ہم کیونکہ وہ پیسے کے لالچ جاتے کہ ہمیں پیسہ ہے اس کو
ہاں بالکل صحیح صحیح بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو اور ہمیں اس وقت یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت گرمیوں کا موسم م چل رہا ہے تو گرمیوں کے موسم میں ہمارے جو گملے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں پانی جمع ہو ہوتا ہے توماتے ہیں پھر اسے ملیریا ہوتا ہے ان کو بھی صاف رکھنا ہے
تاکہ ہماری زندگی اچھی رہے ہماری وجہ جیسے کسی کو تکلیف رہو
ہاں جی بالکل صحیح بات ہے
تو
اور زیادہ ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے اگر کوئی نشے کرتا ہوگا ان کو اس کو بولے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے یہ مت کرو اور اس کو سمجھانا چاہیے کہ کہ یہ غلط ہے نشہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو یہ غلط ہے نا بھائی جان
بالکل نشہ تو نہیں کرنا چاہیے نشے کے پیچھے جو کوئی بھی لگے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی بالکل بالکل نہ صرف اس کی بلکہ جو اس کے ف بالکل فیملی ممبر جو ہے ان پر بھی اثر پڑتا ہے محلے میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے
جی جی جی رشتہ داروں سے بھی اس کو عزت نہیں ہوتی ہے
بالکل بالکل
ہاں بولیے آپ
ہاں بس یہی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھے ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کا معنی جو کچھ بھی ہمیں مطلب گائیڈ لائنس حکومت کی طرف سے ملے گی مطلب کس ڈسٹ بین میں کس کوڑے کو ڈالنا ہے اس کو اسی میں ڈالنا ہے تاکہ صاف ستھرا ہمارا ماحول رہے ہماری پیڑ پودے بھی اچھی طریقے سے رہیں اور اس سے کیا ہوگا ہمارے بچے بھی اچھی طریقے کس سے پھولیں گے پھلیں گے تو نتیجہ یہ نیچے کاا پھر ہمارا ملک مضبوط ہو جائے گا کیونکہ بچہ جو ہے وہی اس قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اس بچے کو چاہے کہ ہم اھ اچھا ماحول دے ہم یہ نہ سوچیں کہ میں اس وقت جی رہا ہوں تو بس نہیں ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے ہم کچھ چھوڑ کر جائیں ان کے لیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
مغبی پیڑ رکھے ان کو اچھی طریق سے پانی دے مطلب روشن نہیں کریں گے سائیکل کا استعمال کر کریں گے گاڑیوں کا استعمال کم کریں گے جس سے نوائز پلیوشن نہ ہو آئر پلیوشن نہ ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب ہمارا جو ہے انوائرمنٹ ہے خراب ہوتا ہے
جی بالکل ایک صحی بات ہے ہاں ہلو
ہاں م متے ہے وہاں
اور یہاں پہ ایپل ٹری ہوتی ہے نٹس ٹری ہوتی ہے بہت سارے پیڑ سے
ہاں یہاں پر زیادہ یہ یہاں بھی اپرو ہوتا ت لاکھ سوتےے آپ کشمیر سے ہو
جی جی بالکل
ہ ہاں کشمیر ایک اچھی جگہ ہے یہاں اور جھرنے بہت ہیں پہاڑوں سے پانی آتا ہے تا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہاں گرمی پڑتی ہے اس کی وجہ یہی ہے نا مطلب ہم نے پیڑ پودوں کا خیال نہیں رکھا ان کو کاٹا ڈفارسٹریشن جو ہوئی اسی کی وجہ سے
جی بالکل صحیح بات ہے اس وقت یہاں پہ ٹیمپریچر ہے تھرٹی فائیو ڈگری ہے یہاں پہ
گرمی بہت ہوئی ہے وجہ یہی ہے نا مطلب پیڑ پودے ہم نے کاٹے ہیں مطلب جو مطلب واٹر باڈیز تھی مطلب انن کو بھی ہم نے فی ک کی ان
بہت گرمیاں اگر اگر پیڑ ہوتے پودے ہوتے ہیں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے یہاں پہ ہمیں پیڑ کاٹے ہے میرا بھائی جان
ہاں بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں ان کو نہیں پاتے جنگلوں کا خیال رکھے ندی نالیوں کا خیال رکھے اپنے ماحول کو اچھے طریقے سے دیکھے کہ آنگن میں کوئی کچرا تو نہیں ہے
آس پاس صاف رکھنا چاہیے
سترا رکھنا
اگر اگر کوڑا نکلے گا گھر میں وہ گاڑی میں ہمیں پھینکنا چاہے کہ نہ کہ سڑکوں پہ پھینکنا چاہے نہ کہ کسی کے زمین میں پھینکنا چاہیے نہ آڑے پہ واڑے پہ کسی گاڑی پہ وہ ڈالنا چاہیے وہ کہیں اور دور چھوڑ جائے وہ گاڑی والا ہے نا بھائی جان
بلکل بلکل بلکل اس کو زمین کے نیچے ڈالنا چاہے اگر مطلب گاڑی والا نہ آئے کوئی ایسی جگہ دیکھنی چاہے بلکل ہاں ہاں بلکل بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو
یہ جو بچے موبائل فون چلاتے ہیں ان کو زیادہ بولنے بولنا چاہے کہ استعمال مت کرو زیادہ اسے آنکھے ہمیں خراب ہو جائے گی اور ان کو پڑھائی کا زیادہ دھیان دینا چاہیے اور ہم بچوں کو موبائل فون دیتے ہیں وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہے پتا نہیں کیا دیکھنے ہوتے کیا دیکھے ہوگے وہ ہے نا بھائی جان
بلکل صحیح بات ہے بچے جو ہے ان پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اگر یہ فون چلا رہے ہیں صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں غلط تو نہیں استعمال کر رہے ہیں ہاں بلکل یہ ذمہ داری ہوتی ہیں والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کی طرف دھیان دے ان کی پڑھائی کی طرف دھیان دے اور انہیں دیکھے کہ اگر وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی
صاف رکھنا چاہیے
کے بل کہ بلکل جب جب تو لوگ بھی اچھی طریقے سے صحت یاب رہیں گے بیماریاں نہیں آئے گی ورنہ بیمار ہوتے ہیں ہے نا مطلب بیمار لوگ ہوتے پھر اسی سے اگر صاف ستھرا ماحول نہ رہے اس کی اگر ہم بنیادی وجہ دیکھیں گے کہ وہ یہی ہے کہ ہم کوڑا کرکڑ جو ہوتے ہیں سڑک پر ڈالتے ہیں ہمیں چاہے کہ ڈسٹ بین کا استعمال کرے بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل جو بھی گائیڈ لائنس ہمیں حکومت کی طرف سے ملی ان کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے انہیں پر چلے وہ جو کہیں گے بلکل وہی کرنا ہے کیونکہ اس میں ہماری بلائی ہوتی ہے سماج کی بلائی ہوتی ہے سماج وکار کے لئے سماج کی بلندی کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے صحت مند رہے
جی بلکل صحیح بات ہے چلو بھائی تھیک ہے آپ سے بہت اچھا لگا بات کرتے ہوئے پھر سے ملے گے چلو اللہ حافظ
کوئی بات نہیں ان شاء اللہ قسمت میں ہوگا تو پھر سے بات کریں گے بہت اچھا رہا آپ سے بات کرکے اللہ حافظ